آمم
آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر الحمد للہ ممی پاپا ٹھیک ہے
شکر شکر گھر پے سب ٹھیک ہیں
تت
ہاں ہاں میں گئی تھی آج
گئی تھی تو آپ کتنے بجے آ گئے آپ کتنے بجے نکلتے ہو
میں نکلتی ہوں صبح آٹھ بجے
اچھا اٹھ شام کو کتنے بجے آتی ہو
سات بجے چھ سات بجے
اچھا اچھا ابھی آ گئی تو سات بجے آپ
نہیں نہیں میں چھ بجے آج آئی
میں اس کو وہ ہو گئی ہے گر اقرا
پتہ نہیں اقرا گئی ہے کہ نہیں وہ نہیں بولا انہوں نے مجھے
اچھا اچھا میں نے ابھی نہیں کیا اس کو مت ہو رہا ہے
آپ کو کتنے ٹاسکس ہوئے ٹوٹل
آج تیسرا ہے
آج تیسرا ہے ہے نا
ہاں
آپ کیوں اتنا سلو چل رہی ہو ایک
پتہ ہے وہ میرے پاس جی مجھے فون پہلے باڑون کل صبح آئے ٹیوشن سے لیا آج دس بجے سے اس میں دو بجے تک پھر آخر میں ہمیں نے چارج گںی آگئی وہ چھوٹی والی
اسکرین ٹائم رکھو پتہ ہے اسے پرابلم ہو جاتی ہے
ان کو اب اسکول جانا ہے نا ٹیوشن اب ہوگا نا بند ہے نا سمر کی بریک اس لیے ان لوگوں نے دیکھا پھر دیکھنا چھوڑدونگی نے اسے ختم کیا چارج ابر اس کو اس کو پھر میں نے رکھا اور چارج پہ آپ یہ بولتے بھائی ابھی تک مجھے فون دے دو مجھے فون دے دو میں نے بولا مجھے ذو آپ کو کیا میں نے بولا آپ سنو میں کیا کرتی ہوں اب میں نے لیا ہاتھ میں فون ہاں اب جائے گا نا سوپور
امم بولو میں انجیکشن کروں گی
آ یہ بارہ والا ہے یہ مجھے ہی کاٹے اب دن میں نہیں کر سکتے نا
نہ نہ نٹ دن میں نہیں کر سکت ہو ہاں میں فری ہوتی ہوں شام کو ہی میں شام کو کر سکتی ہوں ہوں کل پتہ ہے اس کو کیا ہوا تھا کل اس کو مجھے پھر جوائن جوائن ہی نہیں ہو رہا تھا مجھے لگا پھر آپ کے ٹاسک خراب ایسے ہو جائیں گے پھر مست
میں نے میں نے کیا مگر آپ نے مت اٹھایا میں نے پھر کاٹا یہاں سے
نہ نہ میں نے نشان نے نشا نے کیا تھا نا مجھے وہ اس سے پہلے آپ کے بات کیا تھا اس نے اس کو میں نے کل تیسرا کہ میں دیکھ
شام کو کیا نا شام کو کیا دو کیے ہم نے وہی پر باقی وہا تھا آپ نے کل شام کو کیا نا آپ دو کیے نا آپ نے اب تیسرا تھا کل شام کو میں نے دو ہی کیے ادھر آج کیا تیسرا میں نے
ہاں اب آپ وہیں سے کر رہا دو بار اور پھر میں دو بار کروں گی ٹھیک ہے ہم یہ ختم کریں گے
اچھا اب کی اور چائے پی لیا آپ نے
ہاں ہاں میں نے پی آپ نے پی
ہاں میں نے پی ہم نے بھی پی اب گیا پاور اب آٹھ بجے اب
ہاں میں بھی ابھی بجلی گئی پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا آپ کو کتنے گھنٹے تک لیتے ہیں دو گھنٹے ہاں میں لیکن ابھی ابھی گیا
چھ بجے لیا اب آٹھ بجے آئے گا ہمیں مجھے پریس کرنا تھا کپڑوں کو مگر پاور ہی گیا کیا کرو آب وہ ٹھیک ہے مم مم یہ کہاں ارشا دیدی نیچے
ہاں وہ نیچے ہیں
بھابی ٹھیک ہے اس کی بیٹی ٹھیک ہے اور دوسری بھابی
شکر شکر وہ بھی ٹھیک ہے
سارے وہاں پہ ٹھیک ہے بڑی آ گئی
کو ہاں ہاں وہ آئی
وہ وہاں پہ کون کون ہے آپ
یہاں پہ سب ہے نیچ ہاں باغی متاب میں باغی متا سب میں وہی ہوں گے نا اہمندی وغیرہ اور کون ہوگا
آئیں میں گئی تھی نا خالی گھر
وہ گا گھر گئی اچھا اچھا ٹھیک پھر پھر وہ بڑے بڑے گںےہوں گے پھر شمیم خالی ہوگی کہ وہ
ہاں ہاں وہ بی بھار تھی نا اس کی سانس
اچھا ہاں
ٹھیک ہے اس کی بیٹی کو کیا خابر ہے
وہ ٹھیک ہے ہاں وہ بیمار تھا نا اس کو کیا کل انجیکشن اب
فرق ہے اس کو آ وہ آئے تم ٹھیک ہے میں نے بولا تھا اس کو آئمن کو مجھے آئسن کا نام اس نے بولا میں گاجر میں دوسری لڑکی کا نام رکھدو
آئی سم ک نہیں چلتا میں نے اس کو فون کیا نا اس نے کہا مجھے تو ہے ہی نہیں ابھی کسی کی آئی ڈی میں نے اپنے خود کی تھرٹی ختم کیے اب مجھے نہیں ہے کسی اور کے ہاں اس کو آئے پہلےا پہلے آئے اس کو ففٹین ہنڈریڈ پھر آئے اس کو بارہ پھر آئے اس کو گیارہ
اچھا گیرہ ہینڈریڈ اچھاچا
مجھے پروسیس میں ہے ا تھرٹین تھرٹین ہنڈریڈ
مجھے ابھی تیسرا ہی یہ ٹاسک ہوا ہے ابھی
کیونکہ میں نے بیس ختم کیے تھے نا
اچھا اچھ ابھی تھرٹین کرنے ہے
آب مجھے ہے ہاں نہیں ابھی مجھے ابھی ہاں ابھی مجھے دس ہیں دس ہی کرنے ہیں
آپ کو دس کریں مجھے بہت ہے ابھی کرنے
آپ نے کل ہی تو آئی ڈی بنائی تو ہ
بانڈی خبر پتہ نہیں بانڈی کو کھول یہ یا نہیں پتہ
آپ کو دیکھو آپ نے جب آئی ڈی کھولی نا آپ کو تبھی ٹاسکز آئے
تبھی کہاں آگئے دو دن کے بعد آئے مجھے وہی پر مگر کہ ب مگر اس کو ابھی تک نہیں آئے
کس کو بنٹی دی کو
پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے
ہاں
اچھا اور
اس کو نہیں میری جو اپنی آئی ڈی ہے نا اس پہ بھی تسکس آئے ہوں گے پھر مجھے نئے سے
اس کو ابھی ہے یا ہے نا آپ مالائکا کا یہ مالائکا کا ہے اس کے ائے ہے
کس کے
آپ کے آپ کیا آپ نے
اس کو آئے ہوں گے کیونکہ اس کو بہت ٹائم ہوا نا میں نے اسی ٹائم یہ کیا ابھی میں نے نہیں چیک کیا اب جب میں اس کے کمپلیٹ کر کروں گی نا پھر میں یہ لاگ آؤٹ کروں گی پھر میں اس کو کو کروں گی یہ لاگ ان
اچھا پتا نہیں ایککرا کو بھی ابھی باندھ ہے نا ابھی ایککرا کو بھی
اس اقرا نے کل ہی کولی ہے نا دوسری آئیڈ ی اس کو کہاں ہوگا ابھی ہاں اس نے بھائی کی کھولی ہیں اب
اب بھائی کی پھر آئے میں نے مجھے بولا تھا میں گھر جاؤں گی آپ کرنا اس نے نہیں کیا پھر میں نے بھی نہیں کیا میں نے بولا اس کو بیمار آب خالہ بیمار بولیں اب ٹینشن اٹھائے اس نے اس لیے میں خالی آب کو کررہی ہے بس
ہاں ٹائم ٹائم ہو گیا روکو میں چیک کرتی سکس منٹ سکس ہو گئے سکس منٹ ابھی ہیں ہاں
ابھی بہت ہاں زیادہ ہی بہت زیادہ ہے میرا بیٹا بیٹھا ہے نا ایسے ہی مجھے دیکھنے مجھے موبائل دے دو
نہیں پہلے ہمیں اور دو کرنے ہیں چپ کرو
ہاں تب تک کہاں میں دوں گی ابھی مت کوئی یہاں پر ہے
ہاں ابھی آپ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرو آپ کو میرے ساتھ پا نچ ہو جائے گا نا مجھے آپ کے ساتھ پانچ فر نہیں ہے پربلم پھر آپ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہو پھر آپ پانچ بسماں کے ساتھ کرو وہ آپ کے ساتھ کرے گی پھر آپ میری ماں میری بہن
اس کو کہاں آتا ہے اس کو ابھی
اس کو نہیں لگا
نہ آئے میں نے اس کا بھی کیا
پھر دیکھییے آپ کو وہ نشاء دی کا نمبر وہ بھی اچھی ہے وہ بھی اچھی اچھے سے کرتی ہیں بات وہ سری نگر میں رہتی ہے وہ پھر آپ کو کرے گی نا بات اس سے بھی آپ بات کر سکتے ہو وہ ہو جائے گا پھر کمپلیٹ ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک وہ بات ٹھیک د گی نا ایئمن دگی نابرتاب میں میں نے اس کو لڑکے نامبر م پاگل م تھ لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو لڑکی کے ساتھ وہ بات نہیں ہے میں نے سمجھا لڑکی مت آئیں گی بات کرنے مجھے کل مجھے بول رہا تھا مہراجانی یہ کیا میں آپ کے سامنے بات کروں دیک مگرب وہ ہوئی تھا وہ باہر نکال
کون مہراج بائیی
تنسا وہ
اچھا ان کا نام ہے راجا
ہاں ہاں
مجھے کہاں پتا ہے
کیا نام ہے نے مہراج آپ کو نہیں پا تھا کیوں آپ کو پتا نہیں ابھی تک اس کا نام ہے مہراج اس کا کازن کا نام بھی مہاراج ہے وہ پیدا ہوئے ہیں نا مہراج عالم کے وقت جب مہراج عالم تھا نا دن وہ اسی دن پیدا ہو اور پھر رکھ رہا ہے مہراج اس کو
اچھا ٹھیک مجھے کہاں مجھے کہاں پتہ تھا میں نے آج سنا
آپ کے نیبر آپ کے تھے یہ آپ کو پتا ہی بھی نہیں
مجھے کہاں پتا ہے اس کا کیا نام ہے چھوٹے والے کا کیا نام ہے
اس کا نام ہے فردوس
وہ مجھے پتا ہے لیکن اس کا نام نہیں مجھے پتا
بہن کر نام ہیں شبنم
کیوںکہ اس کا اس کو ہم بولتے تھے نا پرنس بیا اس اسی لیے مطلب ہم مجھے پتا تھا یہی نام ہے
نہیں یہی نام نہیں ہے
مجھے ابھی تک پتا ہی نہیں
سبزی
مجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے کہاں پتا ہوتی ہے میں پھر شام کو کھانے کے ٹائم پتا ہاں کھانے کے ٹائم مجھے پتا چلتے
اچھا اور اور ٹھیک ہو
ہاں یہ کیا بول رہے ہیں وہاں سے
میری بیٹی آ گئی میں آ گئی نا اس لئے یہ آ گئی ا بھی کھیلنے چھوٹی والی
ٹھیک
اپنے باغی کچن میں اور
یہ ہے نا وہی جو جہاں پہ اس نے ڈانس کیا تھا اس دن
ہاں جب اس کی تھی شادی
مزہ کیا آ یہ یہ کیسے ڈانس کر رہی ہے
میرن کی میرن کی شادی تھی نا اسی وقت اس نے ڈانس کیا تب چھوٹی تھی
ہاں یہ بڑی ہو گئی ہوگی ہے اور کمزور بھی ہوئی ہوگی
کمزور بہت ہیں یہ بہت تیز یہ بہت تیز ہے نا یہ تیز ہے نا بہت اتنی تیز ہے
ہ
اور کتنا ٹائم ہوا
رکو میں دیکھوں گی ٹائمنگ دس منٹ ہو گئے کاٹو کاٹو دس منٹ ہو گئے کاٹو آپ وہی سے